اللام علیکم کہاں گائب ہو آج کل یاد عید کے بعد سے تو تمہارا چہرہ ہی نہیں دیکھا
وعلیکم السلام یار پس کیا بتا ہوں یار گھر والوں نے پکڑ کر بیٹھایا ہوا ہے جب سے تہوار ختم تم ہوا ہے مہمان ہے کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے تم سناؤ یار کیا حال چال ہے
میں تو بالکل ٹھیک ہوں بھائی بس تمہاری یاد آ رہی تھی عید پر جو تم نے حلوا پوری اور کھیر کھلائی تھی نا اس کا یاد ذائقہ ابھی تک زبان پر ہے
جی
وہ تمہاری امی کے ہاتھ کے کھانوں کی تعریفیں کر کے تھک تھک رہی ہے
ارے یار وہ تو بس امی نے جلدی جلدی میں بنایا تھا ویسے اصلی مزہ تو اس بریانی میں تھا جو تمہارے گھر بنی تھے ویسے میں نے تو تیسری بار بھی منگوا کر رکھی ہے اور کھائی بھی ت تین تین بار کھائی ہے میں نے چاچا جان تو دیکھ کر حیران ہو گئے تھے کہ یہ لڑکا اتنا کھانا کہاں چھپا رہا ہے
ہاں بھائی یہ تو صحی بات کر رہے ہو آپ لیکن سچ بتاؤں ہمارے باغ کہ دوستوں کا کیا حال ہے آج کل کسی سے بات ہوئی تمہاری وہ جو ہمارا تیسرا دوست ہے جو ہمیشہ پیسے بھول جاتا ہے وہ کہاں ہے آج کل
اس کا اس کا تو مت پوھو کل ہی میری اس سے بات ہوئی تھی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ تہوار کے موقع پر ابا نے اس کی ایسی کھنچائی کی ہے کہ اب وہ گھر سے نکلنے کے قابل ہی نہیں رہا
کہہ رہا تھا کہ اب ا نے ساری عیدی چھین لی یہ کہ کر کہ تم بڑے ہو گئے ہو اپ بچوں کو ا بھی دیا کرو
ارے یار واہ یار یہ تو یار بہت برا ہو ہوا ہے اس کے ساتھ ویسے ہمارے باق کہ دوست بھی عجیب ہے یار تہوار کے دنوں میں سب بڑے وعدے کرتے ہیں کہ ملیں گے گھومیں گے لیکن جب وقت آتا ہے تو سب اپنا اپنے بستر سے چپک جاتے ہیں
ہاں یار بالکل صحیح کہا ویسے تمہارے گھر پر تہوار کیسا رہا تمہارے وہ چھوٹے بھائی نے اس بار بھی پٹاخوں سے سب کو ڈرا ہے اس بار تم ہی سے رہا
ارے یار کہاں یار وہ تمیز اور میرے بھائی دونوں دوسرے کنارے ہیں یار اس نے اس بار پڑو س کی بلی کے پیچھے پٹاخا بھڑ دیا پڑوسی نے آ کر ابا سے ایسی شکایت کی کہ ابو نے بھائی کی اچا اچھی خاصی مرمت کرتی پورے دن یار روتے رہا پھر اور روتے رہا پھر
ارے ہاں ہاں ارے یار چھوٹے بھائی تو ہوتے ہی آفت ہے میری چھوٹی بہن کو یار دیکھ لو پورے تہوہار پر اس نے میری ناک میں دم کر کے رکھا کہہ رہی تھی کہ بھائی مجھے نئے کپڑے دل بھائی جبکہ خود اس کے پاس مجھ سے زیادہ کپڑے تھے امی بھی ان کا ہی ساتھ ہے
ارے یار ہاں گھر والوں کا تو یہی ہوتا ہے نا یار ماں آپ ہمیشہ چھوٹوں کی سنتے ہیں ویسے ایک بات بتاؤ تہوار کے بعد جو کھانا بچتا ہے کیا تمہارے گھر بھی وہی چلتا ہے تین دن تک
ارے مت پوھو یار مت پوچھو صبح ناشتے میں بھی قورمہ دوپہر کو بھی قورمہ اور رات کو بھی قورمہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ میرے اندر سب انسان کی نہیں بکری کی آواز نک نکلنے لگےی ارے بس یہی لگ رہا ہے مجھے
ارے یار بھائی میرے گھر کا بھی یار اور یہی حال ہے امی کہتے یہ ہے کہ رززار نہیں کرنا چاہیے اب بندہ یار انہیں کیسے سمجھایا کہ رزق ضائع نہیں ہو رہا ہمارا پیٹ پھٹ رہا ہے ی ویسے آج رات کا کیا ارادہ ہے کچھ باہر کا کھانا کھانے چلے سبزی اور گوشت کھا کھا کر یار تھک گیا ہوں میں
ارادہ تو بہت پکا ہے یار میرا دل کر رہا ہے کہ کہیں اچھی سی نہاری یا پائی کھائے جائے لیکن یار مسئلہ یہ ہے کہ ابا نے میری گاڑی کی چابی چھین لی ہے یار کہتے ہیں کہ پہلے پڑھائی پر پر دھیان دو پھر گھومنا پھرنا تو چلتا رہتا
ارے یار گاڑی کی فکر کیوں کرتا میرے پاس ہے نا یار دو پہیوں والی سواری دونوں اس پر بیٹھ کر نکل چلیں گے بس تم گھر والوں کو کو کوئی بہانا بنا کر نکل آؤ کہ دینا کہ دوست کے گھر جا رہا ہوں پڑھائی کرنے ہے نا ٹھیک
ہاں ہاں یہ بہانا تو پرانا ہو گیا ہے یار ابا کو پتا ہے کہ جب ہم دونوں ملتے ہیں تو پڑھائی کے علاوہ دنیا کی ہر بات ہوتی ہے پچھلی بار یار تیں یاد ہی ہوگا جب ہم نے یہ کہا تھا تم ان نے تو انہوں نے اگلے ہی جن میں پران کے لیے کیا
کہا تھا اور مجھے ایسی ڈانٹ لگائے کیا یہ بتاؤ ارے یار یہ بات تو ہوتی رہے گی مجھے بتا موسم کیسا ہے وہاں سے
بھائی موسم موسم تو یار ٹھیک ہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی شدید گرمی ہو رہی ہے آج کل بہت زیادہ
ارے ہاں یار گرمی کا تو کیا ہے ہے اصل میں یار موسم کا تو ہم پہ ہی جاتا ہے یہ تو ہم ہی آلودہ کر دیتے ہے ان کو جنگل وغیرہ کاٹ دیتے ہیں اسی وجہ سے تو ماحول آلودہ ہو رہا ہے
ارے ہاں بھائی آپ تو صحیح کہہ رہے ہو ماحول کی آلود کا ہم پہ سب سے بڑا اثر ہے کیونکہ جب ہم جنگل نہیں کاٹے گ جب ہم ہوا کو آلودہ نہیں کریں گے اپنی گاڑیاں کم چلائیں گے تو ہوا بھی آلودہ نہیں ہو جائے گی اور یہ بھی رہے گا کہ مطلب پھر موسم بھی ٹھیک رہے گا ورنہ یار دیکھو انسان بھی کیا چیز ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تب بولتا ہے کہ ارے یار بارش کیوں ہوگئی جب نہیں ہوتی تھا بولتا ہے ارے بارش کیوں نہیں ہو رہی
ارے ہے ہی تو بھائی میرا تم نے سچ کہا یہ تو خود غرضی ہے انسان کی کہ خود گغرض انسان ہے بہت پر آپ کیا ہی کر سکتے ہیں تو چلتا رہتا ہے
ہاں بھائی آپ تو صحیح کہہ رہے ہو مجھے آپ یہ بتاؤ اب کیا بجان کیس اور آپ کے بھائی کی میں نے سنا تھا شادی پکی ہو رہی ہے
ارے ہاں ہاں یار میرے بھائی کی تو شادی پکی ہو رہی ہے لیکن میں تو سوچ رہا تھا کہ اس بار ہم کہیں باہر ہی شادی کر لے
ان کی کیونکہ ایک تو سفر بھی ہو
ہاں یہ تو آپ نے صحیح کہا ویسے یار ہمیں تو بلاؤ گے کہ ہمیں نہیں بلاؤ گے ہم ہم بھول تو نہیں جائیں گے آپ کو
ارے کیسی بات کرتے ہو یار آپ کیسے ہمیں بول سکتے ہو آپ تو ہمارے یار ہو یار آپ کے بنا تو شادی اورتوری ہے
ہاں ہاں یار ہو تو آپ صحی بات کر رہے ہو ویسے یار اگر آپ دیکھو گے آج کل کے بچے یار میں بہت ہی تنگ تا ہوں یار ان چیزوں سے مجھے والد صاحب بتا رہے تھے ا آولامیکم یہی یہی بتا رہے تھے کہ آج کل کے بچے دیکھ لو ان میں کوئی تمیز رہ چکی ہے نہ کوئی اخلاق رہ چکا ہے ان کو پتاہ ہے کہ واضح طور پر بڑوں سے کیسی بات کی جائے ان کا بس یہی ہے کھاؤ پ پیو لیٹو دن بار موبائل فون چلاؤ سکرین کے ساتھ رہو چوبیس گھنٹے اور بس یہی چیزیں کرو پھر بولتے ہیں کہ بے روزگاری ہے وہ ہے یہ ہے حالانکہ وہ کام کاج تو کچھ کرتے نہیں
ارے یار یہ تو آپ صی بات کر رہے ہو میرے بھائی کو ہی دیکھ لو میررا بھائی بھی ایسا ہی ہے ان کو تو میں بتاتا ہوں کہ ایسے نہیں کر انسان کو چاہیے کہ کام کرے اچھے سے کام کرے اور باقی ساری چیزوں میں اپنا ہاتھ بٹائے میں تو ان کو کہتا تھا کہ کہ ہمارے جو والد صاحب ہے ان کا آپ کاروبار سنبھالو لیکن ان کو اس سے کہاں مطلب ان کو جب اپنا موبائل فون چھوڑے تب تو کریں گے نا کام
ہاں ہاں بھائی آپ تو صحیح بات کر رہے ہو آپ کی بات سے میں بالکل سہمتی رکھتا ہوں باقی یار ہمیں چاہیے کہ ہم ماحول کا آلودا نہ کرے پورا آس پاس صفائی رکھے جس سے یار ایک تو ہم بھی تندرست رہیں گے اور آب و ہوا بھی تر و تازہ رہی
ہاں یار سچی بات کر رہے ہو یہ تو آپ نے سچی بات کر دی اب بس اب کیا ہی بات کرے مجھے بس یہ بتاؤ پرسوں میرے گھر تو آ رہے ہو نا ساتھ اپنے دوستوں کو بھی لانا مزے کریں گے
نہیں یار میں سوچ رہا تھا جو آنے والا تہوہار ہے اس پر سبھی دوست ملیں گے تو اچھا رہے گا
ہاں وہ بھی ہے لیکن میں ہم یار اگر آپ آؤ گے تو مزے کریں گے اور کیا اور جب دوست یار دوست ملتا ہے تو پرانی باتیں وغیرہ جو ہم پچھلے دفعہ کرتے تھے جب ہم چھوٹے تھے تو اتنا کھیل کود کرتے تھے اس کے بارے میں ہی گفتگو کریں گے
ہاں لیکن ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن مجھے ایک چیز بتاؤ بھا آپ وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں سوچ رہا تھا کہ ہم سفر پر کہیں پر چلتے ہیں کنی پہاڑی وادیوں وغیرہ میں جاتے ہیں وہاں پر ہمارا جانا ٹھیک رہے گا اور مزہ بھی کافی آ جائے گا مجھے لگتا ہے تو کیوں نہ ہم یہی ایک پروگرام بنائیں کہ سارے دوست مل کر جائیں گے پہلے تو ہم آپ کے آئیں گے اس کے بعد سارے دوست ک سفر دور پر دور کے لیے نکل جائیں گے
ارے یہ ہوئی نا بات یہ تو آپ نے ہماری والی بات کر دی ہاں کوئی نا ہم چلیں گے آپ اپنے دوستوں کو بھی لے آئیے گا ہم چلتے ہے سفر کریں گے مزہ آئے گا باقی یار اب میں اجازت چاہوں گا
میرے وال س
بلا رہے ہیں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ
ہاں ہاں چلیے چلیے کوئی بات نہیں اللہ حافظ اللہ حافظ اوکے بھائی